رحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو میرے بھائی آپ کیسے ہیں
جی بھائی جان میں ٹھیک ہوں شکر اللہ تعالی کا اپ ٹھیک ہو اپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے اپ کے والد صاحب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر میں آپ کی امین جان ابو جان بھائی بہن
شکر اللہ تعالی کا شکر اوبر والے کا کہ سب ٹھیک ہے آپ بتائیے کیا کر رہے ہیں ابھی
ہاں بھائی جان تو میں نے ابھی ابھی کھانا کھا لیا تو ابھی بیٹھا ہی تھا تو آپ نے کھانا کھا لیا
جی باجا میں نے بھی کھانا وانا کھا لیا تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو
ہاں بھائی جان ہاں بہت ہی اچھی بات ہے بہت ہی اچھا کام یا تو میں بھی بیٹھا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ باہر تو موسم خراب ہی ہے انی زیادہ گرمی ہے تو میں میں نے سوچا سے آپ سے ہی بات کر لی اس موسم پہ ہے نا تو بھائی جان میں اگر آپ کو بتا دوں کہ موسم ہماری روز کی زندگی بہت اہم حصہ ہے میرے بھائی تو ہر دن جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں سب سے پہلے موسم دیکھتے ہیں اگر دھوپ ہو تو ہلکی کپڑے پہنتے ہیں اگر سردی ہو تو گرم کپڑے پہنتے ہیں اور اگر بارش تو بط چتری یا رین کوٹ لے کر نکلتے ہیں نا تو موسم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا کبھی دھوپ ہوتی ہے کبھی بارش ہوتی ہے کبھی ہوا چلتی ہے اور کبھی بہت زیادہ سردی اور گرمی ہوتی ہے وہ اس لیے کہتی ہے نا کہ موسم ہر وقت بدلتا رہتا ہے تو ہر ملب کہ ہمارے ملک میں چار موسم حک ہوتے ہیں جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے پچھلی بار ہی اپنے اساتذہ سے پڑھا تھا گرمی گرمی کا ایک موسم ہوتا ہے سردی کا ایک موسم ہوتا ہے برسات کا ایک موسم ہوتا ہے اور باہر کا ایک موسم ہوتا ہے تو ہر موسم کی اپنی خوب ہوتی اور اپنی اہمیت ہوتی ہے ہے نا
جی بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے اگر ہم دیکھ
گرمی کا موسم بتا دیتا ہوں پھر آپ مجھے سردی کا موسم بتا دینا ٹھیک ہے تو میرے بھائی جان گرمی کے کا موسم دھوپ اور گرمی سے مطب کہ بھرپور ہوتا ہے جوٹل آج چل رہا ہے تو موسم میں لوگ ٹھنڈا پینا پسند کرتے ہیںب کہ میں آتا ہے لسی آ ہے شربت آتا ہے اور پھل کھانا پسند کرتے ہیں بچے اکثر گرمیوں کی چھٹیوں کا انتظار کرتے ہیں لیکن زیادہ گرمیاں صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی میرے بھائی اس لیے زیادہ پانی پینا چاہیے اور دوپ سے بیٹنا چاہے تو میں بھائی جان آپ سے سردی کے موسم میں سنا چاہتا ہوں اور برسات کے موسم میں بھی
جٹھیک بھائی دیکھیے اگر ہم جو یہ مطلب جو سردی کا موسم ہے یہ بھی ہماری زندگی کا ضروری حصہ ہے سردی کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ جن جو جو ہمارے دن جو ہوتے ہیں وہ مطلب چھوٹے ہو جاتے ہیں جو ہماری راتیں ہو جاتی ہیں وہ پی ہو جاتی ہے سردی کے موسم دھییر سے نکلتا ہے اور جلدی ڈوب جاتا ہے جس سے دن چھوٹے ہو جاتے مطلب اگر ہم دیکھے تو یہ بھی ایک فائدہ ہے جیسے کہ جو ہماری رات ہے جو لمبی ہو چکی ہے اس میں کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ آرام کر سکتے ہیں اپنے سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں جو ہمارے مطلب ہمیں گرم گرمی چاہیے جسم کے لیے وہ بھی ہم اپنے رات میں وہ کر سکتے ہیں جو اگر ہم دیکھے تھے مطلب جو فگ دیکھے جس کو ہم کوہرا کہتے ہیں وہ بھی کوہرے کی چادر بڑ جاتی ہے سردیوں میں صبح اور رات کے وقت ہوا میں نمیمع جمع ہونے کی وجہ سے ہرا بڑھ جاتا ہے یااں دیکھیے تو ہم صبح جو ہے صبح کے وقت گاس اور پیڑ پودوں پر پانی کی نی بوندیں ڈل رہا جن کو ہم کہتے ہیں ملتی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے پہاڑوں پر ب بارش ہو جاتی ہے اس موسم میں ھے یہ دیکھی گ کشمیر ہماچل اتاکنڈ
ہاں بھ جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی مالکے ہم نے بہت ہی باتیں کی تو باہر کا موسم بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اس موسم میں پھل ک پھل پھول بکی کھیلتے ہیں کیا رکھت نہیں بک پتوں سے بر جاتے ہیں اور ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے تو خواب بھی ہلکی اور خوشگوار ہوتی ہے تو آج کل موسم وس پھل کی طرح نیا رہا تو کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی اور کبھی بہت زیادہ بارش اس کی ایک بڑی وجہ ہے جو کہ ہے گلوبل وارمنگ م لی پائی اب ل بتا دیں اور ماحول کی آلودگی ہے ہم زیادہ درخت کاٹ رہے ہیں اور ہوا کو گندا کر رہے اس وجہ سے موسم تیز رفتاری سے بدلتا جا رہا ہے نا
جی بھائی جان بالکل صح کہا آپ نے
کو مطلب کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے نا اسی پہ میں آپ کو کچھ مطلب کہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک بڑا کارن ہے اس موسم کے خراب ہونے کا ہے نا تو گلوبل وادنگ کا مطلب ہے کہ زمین کا درج حرارت دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے اس کی ماں کی سب سے بڑی وجہ ہوا آلودگی درختن کی کٹائی اور زیادہ دواں ہے تو گاڑیاں فیکٹریز اور دوسر مشین سے نکلنے والا دھواں ہوا کو گندا کرتا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے موسم تیز رفتاری سے بدل رہا ہے مطلب کہ کہیں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے کہیں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور کئی سوکھے پیڑ مطلب کہ پیڑ پڑ جاتے یہ تو برف پگڑ رہے ہیں گلیشیر جو پگڑ رہے ہیں اسے سمندر کا پانی دھیرے دھیرے بڑھ جاتا ہے اس سے اکثر انسانوں جانوروں اور پودوں سب پر اثر پڑ رہا ہے
جی بھ بالکل صحیح کہا گا آپ نے اگر تو جو مطلب ایکسٹریم ودرز جن کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریم جو مطلب سردیاں آ رہی ہیں گرمیاں آ رہی ہے اس سے بھی ہمیں بہت سارے نقصان ہوتے ہیں جیسے ہم دیکھیے کبھی مطلب کبھی کبھار جو زیادہ گرمی بڑھ جائے اور ر بارش ہو تو اس میں مطلب بنا جاتا ہے اگر لمبے سمے تک بارش نہ ہو زمین سوکھی رہ جائے تو فصلیں برباد ہوات انسان کی روزمرہ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے یا اگر ہم دیکھیے تو مطلب کبھی بار مطلب جو بارشیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس سے کیا ہے کہ بہاڑ آنے کا خطہ ہو جاتا ہے حد سے زیادہ بارش ہونے سے ندیاں یا مطلب نالے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں جس سے کہ انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اس سے بیماریاں بڑتی ہیں ان گھر اڑ اڑ جاتے ہیں اس سے یہاں دیکھیے تو گرمی کی لہر جو ہیٹ ویو جو ہم کہتے ہیں گرمی میں تاپمان پینتالیس ڈگری سے اوپر چلا جاتا ہے تو ڈ ہائڈریشن یا ہیٹ اسٹروک آ جاتا ہے لوگوں کو اس سے انسان لی جا سکتی ہے یا ہم دیکھیے تو طوفان آ جاتے ہیں سائیک ہم کہتے ہیں سمندر بننے والی جو بھیانک لہریں ہیں ان کی وجہ سے جو طوفانی آ جاتے ہیں یا کوسٹل ایرز میں جو مطلب سونامیا جاتی ہے اس سے بھی انسان کو بہت زیادہ نقصان ہواتا ہے یااں ہم دیکھے تو لائٹ آسمانی بجلی جو کبھی گرتی ہے خدا ن خواستہ ک بجلی گر جائے تو وہاں پر مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے یا اور بھی چیزیں ہو جاتی ہے اس موسم میں موسم میں مطلب اور بھی بہت سارے نقصان ہو ہیں جیسے مطلب ہیلٹرامز ہوتے ہیں جس کو ہم اولا باری کرتے ہیں بارش کے ساتھ برف کے گھوولے گرنے کی مطلب گرنے کی وجہ سے مطلب مویشی مر جاتے ہیں انسان کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں اس موسم کی پہچان بھی ہے جی وائی جان
تو موسم مطلب کیا ہمیں موسم کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کام کرنی چاہے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخ لگانی چاہیے پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے صفائی کا خیال رکھ چاہیے اور پلاسٹک کا کم اس استعمال کرنا چاہیے میرے بھائی جان تو اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری نبھائے تو ہمارا ماحول اور موسم دونوں بہتر ہو سکتے ہیں تو کتنی بڑی نمت ہے تو ہمیں اس کے کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے صاف مال ہوگا تو موسم بھی بہتر ہوگا اور ہماری صحت بھی اچھی رہے گی ہے نا بھائی جان تو مطلب کیا آ میں مطلب جو ابھی میں نے کہا تھا کہ گلوبل وارمنگ صرف ت ملک کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا کا مسئلہ ہے اس لیے ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور ماحول کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہے ہاں بھائی جان تو بتائیے آپ بھی
جو آپ کہہ رہے تھے گلوبل وارمنگ مطلب پولوشن اور پیڑوں کی کٹائی کی وجہ سے دھرتی کا تاپمان تیزی سے بڑ جاتا ہے جس سے کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوئی ہے اس بدلاؤ کی وجہ سے اب موسم کے مطلب جو چکر ہے سڑ جو ہے وہ بگڑ چکے ہیں کہئی مطلب ب یہی مطلب کہیں ایسے ہی بارش ہو جاتی ہے کہیں ایسے ہی تاپمان بڑھ جاتا ہے اس سے کیا ہے کہ روزمرہ کی زندگی ہماری خراب ہو چکی ہے انسان کو لگتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا یہاں گا آج دن دوپ رہےی لیکن کیا ہے نا کہ بیچ میں ہی بارش پڑ جاتی ہے اں انسان کو لگتا ہے موسم ٹھیک رہے گا تو بیچ میں ہی تاپمان بہت زیادہ بڑ جاتا ہے یہ مطلب یہ بھی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے انسان کو چاہیے کہ پیڑ پودوں کی مطلب دیکھ بھال کرنی چاہیے پیڑ پودے ہمیں کاٹنے نہیں چاہیے موسم کا خیال رکھنا چاہیے اپنی مطلب ارد گرد چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے موسم ہمیں سکھاتا ہے کہ بدلاؤ ہی زندگی کا نیم ہے چاہے جتنا بھی طوفان اندھیرا ہو اگلا سویرا ہمیشہ سفر اور ڈوپ والا ہو جاتا ہے
ہاں بھائی جان تو ب ہاں بائی جان بولیے بلی بولیے بولی
جی اور دیکھیے تو آپ نے کہا تھا جو سردی کا موسم ہے سردی کا موسم بھی ایک ہمار لیے ایک اچھا ہی چیز ہے جیسے ہم دیکھیے تو سر رہن سہن ہے یا ہمارا لائف اسٹائل اور فوڈ ہے ہمیں اس میں مطلب جو گرم کپڑے چاہیے لوگ خود کو کھن سے بچانے کے لیے سویٹر جیکٹ شال اور کیپ اور گلوز وغیرہ وہ بھی یوز کرتے ہیں تاکہ گھر میں یوز
ساتھ ساتھ وہاں کیا آپ کو پتا ہے جانور اور پرند موسم سے متاثر ہوتے ہیں کچھ پرندے سردیوں میں گرم حالانکہ اخلاق کی طرف ملب علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں جانور بھی اپنی حفاظت کے لیے موسم کے مطابق اپنی عادتیں بدلتے ہیں موسم ہماری صحت پر بھی اثر کرتا ہے گرمی میں ک پانی کی کمی ہو سکتی ہے جب سردیوں میں تاکہ زکام اور کھانسی جیسی بیماریاں بڑھ جاتی ہے تو اس لیے ہر موسم کے مطابق اپنا خیال رکھنا ضروری ہے آج کے موبائل مطا موبائل ایپس اور ٹی وی کی مدد سے ہم پہلے ہی موسم کی معلومات حاصل کر لیتے ہیں آپ کو تو پتا ہی ہے آج کل کتنی زیادہ ٹیکنالوجی آئی ہے تو اس سے لوگ اپنا سفر اور روز کا کام آسانی سے پلان کر سکتے تو اگر ہمیں درخت ہمیں درخت لگانے لگانے چاہیے ہوا کو صاف رکھے اور ماحول کی حفاظت کرے تو موسم بھی بہتر رہے گا اور ہماری زندگی ب مطلب کہ زیادہ سمجھ مطلب کہ صحت مند اور خوشگوار ہوگی تو مطلب کی مو م اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے ہمیں ہر موسم کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے ماحول کی حفاظت کرنی چاہیے کیونک جیسے بو گے ویسے کاٹو گے تو اگر ہم آج زمین کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل ہمیں بہتر موسم نہیں ملے گا ہے نا
بالکل صحیح کہا آپ نے ہمیں ان موسموں میں اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے جو آج کی بڑ بڑھتی گرمی ہے اس میں ہمیں کیا چاہیے کہ گھر سے زیادہ باہرے اپنے مطلب اپنا خیال رکھیے پانی زیادہ پیے اور بھی بہت سارے مطلب چیزیں کر سکتے ہیں چلیے آپ کے ساتھ بات کہ بہت بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھنے کو ملی شکر ہے آپ کا چلیے
ہاں بھائی جان چلیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا اپنے گلواروں کا بھی خیال رکھی گ اور یہ بات ہم نے جو کی وہ آگے پہنچائے گا ٹھیک ہے دوسروں کو بھی پتا چل سک تو بہت ہی مہربانی ہو کہ ان کو بھی پتا چل سک ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہمیں پتا ہے تو ان کو بھی پتا چلے اللہ
ٹھیک ہے ج اللہ حفظ